السل
جی وعلیکم السلام فرمائیے
جی دیکھیے آج جس موضوع پر میں اظہار خیال کا اجازہ رکھتا ہوں وہ ہے حسد اور دیکھیے میرے نزدیک حسد انسانی نفس کی ان پوشش شدہ کمزوریوں میں کمزوریوں میں سے ایک ہے جو ہری طور پر کم ہی نمایاں ہوتی ہے لیکن باطلی طور پر انسان کی شخصیت کو دھیرے دھیرے کھا جاتی ہے
ہاں جا
کسی دوسرے کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کی تمنا کا نام نہیں بلکہ وہ اس نعمت کے زوال کی خواہش کا نام ہے اور دیکھیے اسی وجہ سے حسد اور محنت میں بنیادی فرق موجود ہے محنت انسان کو اپنی کمی پوری کرنے پر ابھارتی ہے جبکہ حسد اسے دوسروں کی کامیابی برداشت نہ کرنے کی طرف سے طرف لے جاتی ہے میرے نزدیک جب کسی دوسرے کی طرق کہ انسان کے دل میں بے چینی پیدا کر دے اور وہ اپنی کمی چھوڑ اپنی کمی دور کرنے کے بجائے دوسروں کی بلندی گرا دینے کی تمنا کریں تو سمجھ لینا چاہیے کہ حسد نے اس کے زمین پر قبضہ جما لیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حسد کا تعلق صرف دولت یا شہرت سے نہیں ہوتا بعض افراد کسی کی اخلاقی بلندی سے حسد کرتے ہیں ب بعض اس کی عمیات سے بعض اس کے حسن سے اور بعض اس کے پرسکون مزاج سے یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان کسی کی مسکراہٹ سے بھی ہنسد کر بیٹھتا ہے یہ صفات اتنی خاموش سے دل میں جگہ بناتی ہے کہ اکثر مبتلا شخص کو خود خود بھی اس کے احساس نہیں ہوتا اسی لیے میرے نزدیک حضرت کا پہلا علاج محاسبہ ا نفس ہے
نہیں جی بے شک دھ فرمایا آپ نے تم نے نہایت نفیس پر پر حکمت موضہ انتخاب کیا ہے میں نزدیک حسد کی بنیاد فطرت میں موجود مقابلے کی صلاحیت سے ضرور وابستہ ہے مگر حسد اور مسابقات کو یکسر سمجھتا درست نہیں مسابقات انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی دعوت دیتی ہے جبک حسد اسے دوسروں کو نیچا دکھانے پ پر آمادہ کرتا ہے اسی لیے ایک طالب علم اپنے دوست کی کامیابی دیکھ کر اور محنت کر کرے تو یہ مسابقات ہے لیکن اگر وہ اس کی ناکامی کی دعا کرنے لگے تو یہ حسد ہے میرے نزدیک حسد اس وقت جنم لیتا ہے جب انسان اپنی قیمت کی میزان دوسروں کی زندگی کو بنا لیتا ہے
یہ دیکھنے لگتا ہے کہ بلا شک پورے پاس مجھ جیسے مجھس سے زیادہ کیوں ہے اسی وجہ سے حسد کبھی مطمئن نہیں ہوتا
ارا با
کمی نہیں نظارہ ہوتا ہے
اندھیروں کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں
بے شک آپ نے بالکل درست کہا میں تمہاری تمہاری بات نے مجھے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ ہے میرے نزدیک حسد صرف اس شخص کو نقصان نہیں پہنچاتی جس نے حسب کیا تھا بلکہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جل جلاتا ہے وہ ہر کامیاب شخص کو دیکھ کر بے چین ہوتا ہے ہر خوشی اسے اپنی ناکامی محسوس ہوتی ہے اور ہر ترقی اس کے دل میں جلن پیدا کرتی ہے یعنی دوسرا شخص اپنی زندگی آرام سے گزار رہا ہوتا ہے مگر حسد کرنے والا اپنے ہی اندر کی آگ جل رہا ہوتا ہے اسی لیے بھ بزرگوں نے حسد کو ایسی آگ قرار دیا ہے جو سب سے پہلے اپنی ہی گھر کو جلاتی ہے میرے نزدیک اگر انسان دوسروں کی کامیابی کو اپنے اپنی شکت سمجھنے لگے
ہاں
اس میں بجائے رہنمائی سمجھ لے تو حسد کی جگہ اام پیدا ہو سکتا ہے جو شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی محنت سے محنت کر سکتا ہوں اس کے اندر حسد نہیں بلکہ ہمت جنم لیتی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں مجھے یہ
جی جی میں تمہاری اس بات پہ مکمل اتفاق کرتا ہوں اور آپ کی بات بہت صحیح ہے میں نزدیک حجک کی ایک اور خطرناک صورت وہ ہے جو دوستی رشتوں کے لباس میں پوشیدہ ہوتی ہے بعض افراد ظاہران مبارکاد مبارکباد دیتے ہیں مسکراتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ان کا دل اس کامیابی کو قبول نہیں کرتا ایسیے کیفیات انسان کو نہیں با
طرحلے جاتی ہے وہ جوان محبت اور دل میںتا ہے یہ دورہ
مجاج آخر کار اس کی شخصیت کو ات اجن بنا دیتا ہے میں نزدیک سچی دوستی کی بیٹی یہ نہیں کہ دوست تمہارے غم میں آنسو بہا دے بلکہ یہ ہے کہ وہ تمہاری کامیابی پر بھی اتنی ہی خوشی محسوس کر رہے جتنی
ھر میں اکثر لوتے لیکن دوسرے کی طرف
کی برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اس بارے میں اس بارے میں آپ کے کیا خیال ہے اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کا کیا سوچنا ہے بارے میں کیا آپ مجھے
ش آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میں آپ کی بات سے مکمل طور پر اتفاق بھی رکھتا ہوں دیکھیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج کے جدید معاشرے حسد کو مزید ہوا دے رہے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لوگ اکثر اپنی زندگی کا صرف وہ حصہ دکھ کھاتے ہیں جو دلکش ہوتا ہے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ اس سے زیادہ خوش ہیں اور اس سے زیادہ کامیاب اور اس سے زیادہ مطمئن ہیں لیکن دراصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن نتیجتا وہ اپنی حقیقی زندگی کا مقابلہ دوسروں کی نمائشی زندگی سے کرنے لگتا ہے اور اسی غلط مقابلے کے بنیاد پر حسر اور محرومی کا احساس جنم لیتا ہے جو کہ قطرا قطرا کر کے اس کی خود کی ہی زندگی کو تباہ کرتا ہے میرے نزدیک اگر انسان دوسروں کی زندگی دیکھنے سے زیادہ دیکھنے سے زیادہ اپنی زندگی سنوارنے اور اور اپنی زندگی پر توجہ دے تو اس کے اندر سکون پیدا ہوگا کیونکہ اندر سکون پیدا ہونا سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ہر شخص کی آزمائش اس کا سفر اور اس کے کی تقدیر مختلف ہوتی ہے اسی لیے ہمیں دوسروں سے حاسل نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں
آج کی اس گپتگو نے واضح کر دیا ہے کہ حسد صرف اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ روحانی بیماری بھی ہے یہ شکر کو ختم کرتا ہے سکون کو چھینتا ہے اور رشتوں کو متاثر کرتا ہے تاہم میرا استفصار یہ ہے کہ کہ اگر انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو اس کا امالی علاج کیا ہے کیا صرف اپنے جذبات کو دبانا کافی ہے یا اس کے لیے سوچ رویے اور نظریے کی بنیادی اصلاح درکار ہوتی ہے اور کیا حرت کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے یا انسان کو تمام عمر اس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے
تم نے نہایت اہم استفسار پیش کیا ہے میرے نزدیک ہات میرے نزدیک حسد کا علاج صرف جذبات کو دبا دینا بالکل نہیں جذبات کو دبا دینے سے حسد کا علاج کسی کسی ط پر نہیں کیا جا سکتا بلکہ نظر کا تبدیل ہونا جب تک انسان دوسروں کی نعمتوں کو اپنی محرومی کا سبب سمجھ رہا ہے اس وقت تک حسد کسی نہ کسی صورت میں اس کے دل میں جنم لیتا رہے گا لیکن جس لمحے اسے یہ ادرک حاصل ہو جائے کہ ہر انسان کی تقسیم نعمت مختلف حکمت کے تحت ہوتی ہے اس لمحے اس کے نظریہ تبدیل ہونے لگتے ہیں ہم اکثر کسی شخص کی کامیابی دیکھتے ہیں مگر اس کے پیچھے گز ری ہوئی راتوں کے بے خوابی اس کی قربانیاں اس کے آنسو اور اس کے امتحان نہیں دیکھتے ہم نتیجہ دیکھتے ہیں سفر نہیں دیکھتے اسی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے اگر انسان دوسروں کے نتیجوں کے بجائے ان کے سفر کا مطالعہ کرے تو اس کے دل میں جلن کے بجائے احترام پیدا ہوتا ہے میرے نزدیک حسد کی اد اکثر احساس کمتری ہوتی ہے جو شخص اپنی قیمت کو پہچان لی ہے وہ دوسروں کی کیا قیمت سے پریشان نہیں ہوتا ایک باغ میں گلاب کبھی ایسا اداس نہیں ہوتا کہ چمییلی کی خوشبو مختلف ہے اور نہ ہی آم کا درخت کے لیے غمگین ہوتا ہے کہ کھجور اس سے بلند ہے قدرت نے ہر مخلوق کو مختلف صفات ادا کی ہے اگر فطرت میں یہ اختلاف حسن ہے تو انسانی معاشرے میں بھی یہی اختلاف رحمت ہونا چاہیے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو روزانہ اپنی نعمتوں کا محا محاسبہ کرنا چاہیے جب وہ ان نعمتوں کو شمار کرتا ہے تو اس کے پاس موجود تو اس کے پاس موجود ہے تو دھیرے دھیرے اس سے دھیرے دھیرے اس کی نگاہ ان چیزوں سے ہٹنے لگتی ہے
جو اس کے پاس نہیں ہے اس بنیاد پر میرا تم سے ایک استفسار یہ ہے کہ حسد کا سبب صرف دوسروں کی ترقی ہوتی ہے یا بعض اوقات انسان کی اپنی نہ شکری اس بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے اور
جی بے شک میرے نزدیک تم نے حضرت کی بنیاد کو نہایت خوبصورتی سے واضح کر دیا ہے میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نا شکری اور حسد کا رشتہ
د ش آھایا
سایا کی مانند ہے جہاں نا شکری ہوگی وہاں حرت کسی نہ کسی صورت میں آ ہی جائے گا اور جہاں شخص ہر وقت صرف آشیا پر نگاہ رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو کبھی ان نعمتوں کا کی لجت محسوس ہی نہیں کر پاتا جو اسے عطا کی گئی ہے اسی لیے بعض افراد بے شمار دولت کے باوجود مطمئن نہیں ہوتے اور بعض افراد معمولی وسائل کے ساتھ بھی پرسکون زندگی گزار لیتے ہیں فرق دولت کا نہیں نظریے کا ہوتا ہے شکر انسان کو اندر سے امیر بناتا جبک حسد اسے اندر سے مخلف کر دیتا ہے بے نزدیک حسد کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتا ہے جب ذہن کا اکثر حصہ دوسروں کی ترقی پر ن رکھنے میں مصروف ہو تو اپنی اصلاح کے لیے وقت اور توجہ ہی نہیں بچتی اسی لیے حرت کرنے والا شخص اکثر وہی کا ہے
اد دل کو نہیں